السلام علیکم
آواز آ رہی ہے
جی آ رہی ہے اسلام علیکم
وعلیکم اسلام کیسے ہو آپ نے تو کافی دن کر دی ہے عرصے ہو گئے آپ نے کوئی بھی رابطہ نہیں کیا آپ کہیں کسی کارن میں مصروف تھے کیا آپ
جی الحمد اللہ میں آچی ہوں جی ہاں تھوڑا بزی رہتی ہوں کالج میں پڑھائی سے لے کر اگزام ہونے والے ہیں میرے اس لیے
اچھا اچھا آپ کے جو تھا ہاں بالکل بالکل دیکھو آپ بتائیں آپ نے تعلیم حاصل کی ہے تو صرف اسی لیے کی ہے کی آپ ام تحانوں میں سفل ہو سکے ہاں بالکل بالکل
کہ ایجوکشن ہونا بہت زیادہ ضروری ہے انسان کچھ بھی کرے یا نہیں کرے گھر کا کام سیکھے یا نا سیکھے پر پڑھنا بہت زیادہ ضروری ہے کیونکی پڑھے لکھے بنا پڑھے لکھے لوگوں کی اس دنیا میں کوئی جگہ ہی نہیں ہے جیسے مان لو اگر کوئی بنا پڑھا لکھا ہے تو اس کو ہر جگہ پاگل بنائے رہتے ہیں یا کسی بھی کام کے لیے وہ باہر کہیں جاتے ہیں بینک جائیں گے یا کہیں جائیں گے آج کر دیں گے کل کر دیں گے یہی کوئی پڑھا لکھا انسان جانکار والا ہوتا ہے تو وہ اپنا کام تورنت کروا لیتا ہے ان کو پتہ ہوتا ہے کہ ہاں اس میں اتنا ٹائم لگے گا اس کام میں اتنا ٹائم لگے گا اور ایسے کوئی جاتا ہے تو ان کو گھنٹوں گھنٹوں لائن میں لگا دیں گے یا کھڑا کرا دینگے مطلب ان کو مطلب ایسا ہوتا ہے کی ان کو سمجھ وہ ٹائم کا وہ نہیں رہتا ہے ان کو جیسے بول دیتے ہیں کھڑے رہو تو وہ بچارے کھڑے رہتے ان کو اب پتہ ہی نہیں ہے کوئی چیز تو کیسے وہ کر سکتے ہیں
دیکھیے میم آپ جو فرما رہی ہیں وہ بالکل صحیح فرما رہی ہیں کیونکی میں نے دیکھ آں جیسے کہ آپ نے بھی بتایا کہ میرے جو امتحان ہے وہ کالج میں امتحان چل رہے ہیں اور میں تو اللہ تعالی سے یہ چاہوں گا کہ آپ سفل ہو جائیں امتحانوں میں دیکھو کیا ہوتا کہ آپ جس جس امتحان کی آپ تیاری کر رہے ہیں تو اس کے لیے سفل ہونا بہت ضروری ہوتا ہے اور سفل ہونے کے لیے میں نے آپ کو بتاؤں جیسے کہ میں جیسے کہ آپ سے لائبریری کے بارے میں بات جو پستکال ہوتا ہے اس میں کیا ہے کہ بہت ہی لائب لائبریری کو ہمیں جانا چاہیے کیونکہ اگر یہ آپ کسی بھی امتحان میں سفل ہونا چاہتے ہیں تو لائبریری کا ہونا بہت ضروری ہوتا ہے کیونکہ دیکھو لائبریری میں آپ رہو گے
کے بارے میں علم حاصل نہیں کریں گے تو وہ چیز ہم سے کیسے بنے گی
ہاں وہی تو آپ دیھکو علم کی بات کر رہے ہیں آپ میں اسی کہہ رہا ہوں اسی لیے کہہ رہا ہوں میں کیونکہ جو لائبریری کا جو موضوع ہوتا ہے وہ اپنے جیون میں بہت ہی اچھا ہوتا ہے کیونکہ اس میں آپ بیٹھ کر ایکاگرتا سے آپ اپنی جو تعلیم ہوتے ہیں اس میں حاصل کر سکتے ہیں اور جو آپ کا جو دوران ہو تا وہ بھی ہو جاتا ہے لائبریری میں اسی لیے اپنے جو جیون میں جو لائبریری ہوتی ہے وہ بہت ہی مہتوپورن موضوع ہوتا ہے اور ہمیں لائبریری جانا چاہیے انشاء اللہ
جی بالکل جانا چاہیے ہمیں چیزوں کو دیکھنا چاہیے پڑھنا چاہیے جس سے ہمیں تو آگے بڑھنے کے لیے وہ صفا ملتی ہے کہ ہاں جو چیز پڑھ کر ہمیں جانکاری ہوتی ہے کہ ہمیں اس چیز کی جانکاری نہیں ہے ہم پڑھ کر اس چیز کے لیے علم حاصل کر سکتے ہیں اور ہم پڑھیں گے اپنے چھوٹے بھائی بہنوں کو بھی پڑھنے کے لیے بولیں گے ان کو بھی آگے بڑھائیں گے کہ ہاں پڑھنا چاہیے ہماری زندگی میں پڑھائی بہت زیادہ امپورٹینٹ ہے
فرما رہی ہیں وہ بالکل صحیح ہے اس میں کوئی دو نہ نہیں ہے کیونکہ لوگوں کو یہ چیز سمجھنی ہوگی کیونکہ آپ کسی بھی چیز کی تعلیم حاصل کرنا چاہتے ہیں تو آپ کے لیے اس کے لیے آپ کو پڑھنا بہت ضروری ہوتا ہے جب تک آپ کو علم حاصل نہیں ہوگی تو آپ کچھ نہیں کر سکوں اپنی زندگی میں ہاں اسی اسی لیے میں اپنے جو میرے چھوٹے جو بھائی جان ہے وہ بھی لائبریری جایا کریں کیونکہ یہاں پر کیا ہوتا ہے کہ لوگ جو ہوتی ہے پڑھنے جو پڑھنے کی جو ویوستھا ہوتی ہے وہ اچھے سے ہو جاتی ہے اور وہاں پر کوئی کسی پرکار کی سمسیا نہیں ہوتی ہے اپنا علم حاصل کرنے میں
جی بالکل آج کل کے بچے زیادہ تر موبائل یہی لت جی میں بی اے فرسٹ ایر کی اسٹوڈینٹ ہوں
اچھا اچھا اچھا آپ بی اے فرسٹ ایر کی آپ ویسے کس راجیہ سے رہنے والے ہو
آں میں ریوا ایم پی
اچھا آپ ایم پی سے رہنے والے ہو ہاں تو بالکل میں بھی آپ کے ادھر پڑوسی ہی ہووا میں بھی آپ کے راس انت رہنے والا ہوں
جی
ہاں بالکل بالکل ماشاء اللہ آپ نے جو باتیں بتائی ہیں وہ بالکل صحیح بتائی ہیں کیونکی جب تک لوگوں میں اس چیز کے بارے میں جو جاگروکتا نہیں بڑے گی جیسے کی ہمیں لائبریری جانا ہے اور وہاں پر جا
ہمیں پڑھائی کے لیے تو بہت زیادہ کرنا چاہیے اپنے آس پاس یا اپنے بھائی چھوٹے بھائی بہن بڑے بھائی بہن جو بھی ہو سب کو پڑھنے کے لیے زیادہ فورس کرنا چاہیے کہ ہاں پڑھائی آپ کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے آج کے ٹائم میں پڑھائی سے زیادہ بو کچھ بھی ضروری نہیں ہے کیونکہ جہاں بھی جائیں گے تو سب سے زیادہ ایجوکیشن آت کہ تم کتنے پڑھے لکھے ہو کتنا کوئی بھی کام بنا پڑھائی
آپ بالکل بالکل ماشاء اللہ آپ بالکل صحیح کہہ رہی ہیں کی پرنتو میرے آج کل دیکھا ہے لوگوں کو صرف اپنے ہی اپنے کاروں میں جو لوگ ہیں وہ مصروف رہتے ہیں انہیں اس لب اب جو لائبریری جیسا جو اہم موجوع ہوتا ہے اس کے وشے میں تو حکومت کے بارے میں تو کوئی گفتگو کرنا نہیں چاہتا ہے کیونکی ہم نے دیکھا دیکھو جیسے کی میں ہوں میں اپنی جو اپنا جو تعلیم کرنے کے لیے میں لائبریری جاتا ہوں میں صبح جات تا ہوں شام کو آتا ہوں اور بالکل آ اللہ کی رحم سے بس اب لوگوں کی دعا سے میرا اس بار سلیکشن بھی ہو گیا میرا جو سرکاری جاب ہوتی ہے اس میں میرا لم ہاں بالکل بس میری جو سرکار ہے ہماری اس نے آدش جاری کر دیے ہیں اسی جولائی مہینے میں میری جوائنگ ہے وہ ہو جائے گی تو ماشاء اللہ بس آپ لوگوں کی دعا اور اللہ کے میرا نمبر بھی آ گیا تھا سب یے سب لائبریری کی کارن ہو پا جائے اس لیے میں لگوں کو یہی تجب دیتا ہوں کہ آپ لوگ جائیے اور وہاں پے پڑھییے آپ کسی انیہ فالتو کے کاموں نہ رہے کیونکی آپ نے یے بھی دیکھا ہوگا آپ لائبریری جاتے ہیں تو کافی فی لوگ تو فالتو کے کاموں میں ہی مس روپ رہتے ہیں وہ دن بھر موبائل پے انسٹاگرام چلاتے رہتے ہیں گیمس کھیلتے رہتے ہیں آ ہاں
پے سب سے زیادہ چھوٹے سے لے کر بڑے سے لے کے بوڑے بچے سب موبائل موبائل موبائل پے ہی رہتے ہیں یہاں تک کہ بچے بھی انسٹا چلاتے ہیں میں ریل دیکھتے رہتے ہیں مطلب پہلے کے ٹائم میں ایسا رہتا تھا بچے کھیلتے تھے پڑھتے تھے یا اور کچھ ایکٹیویٹی کرتے تھے پر آج کے ٹائم میں صرف موبائل دیکھتے ہیں نہ ہی وہ کھیلتے ہیں نہ ہی گھومتے ہیں کہیں بس تو دن بھر گھر پے رہیں گے یا تو تھوڑا بہت پڑھیں گے یا تو فل فون فون فون فون دیکھتے رہیں گے جس سے اور پہلے کے پہلے کے بچے ایسے ہوتے تھے کہ وہ باہر کھیل بھی لیتے تھے چلتے پھرتے دوڑتے سب تھے تو پہلے کا جو مائنڈ تھا پڑھائی لکھائی کے لیے وہ کچھ زیادہ صحیح تھا اور اب ہے تو گھر کے اندر رہتے رہتے بچے موبائل موبائل موبائل میں ہی گھسے رہتے ہیں پڑھائی کی طرف دھیان ہی نہیں دیتے بہت کم بچے ہوں گے جو پڑھائی کی طرف زیادہ دھیان دیتے ہیں
ہاں بالکل دیکھو وہ آپ جو فرما رہی ہیں وہ بالکل صحیح ہے کیونکی جو بچے ہوتے ہیں ان کا جو دھیان ہے وہ ادھک طرح کتابوں کو چھوڑ کر تعلیم کی چھوڑ کر وہ کسی پرکرار کے علم کو حاصل نہیں کرنا چاہتے بہت طرف اپنے گیموں میں ہی دن اور دن اور رات مصروف رہتے ہیں میں نے یے بھی چیز دیکھا ہے جیسے آپ نے اپنا آج ہاں مدھیہ پردیش میں نے مدھیہ پردیش میں یہ چیز خاص کر دیکھی ہے وہی آپ دیکھتے ہوں گے کہ مدھیہ پردیش کا جو ایک بہت بڑا باغ ہوا جو باغ ہوتا ہے وہ بہت ہی چڑھا ہوا ہے جیسے امبدین بندر کھنڈ کے بھی نام سے بھی جانتے ہیں کیونکہ یہ سب جو ہوتا ہے وہ صرف لوگوں میں جاگر تا کی جو کمی ہوتی ہے اسی کے کارن ہوتا ہے کیونکہ لوگ جب تک جاگروک نہیں ہوں گے وہ اپنی علم کے بارے میں اپنی تعلیم کے بارے میں نہیں سمجھیں گے اور وہ اپنی زندگی میں کسی بھی پرکار کے آگے بڑھنے کے لیے پریاس بھی نہیں کریں گے اور ماشاء اللہ میں تو اللہ سے یہ دعا کرتا ہوں کہ ان لوگوں کو جاگروک کر کے آگے بڑھنے کی سیکھ جو تعلیم ہے وہ دینی چاہیے انہیں اور ہاں یہ سب سے مہتوپورن موضوع ہوتا ہے ہاں ہمیں اس پے دھیان بھی دینا چاہیے ویسے
جی بالکل ہمیں بہت زیادہ دھیان دینا چاہیے کیونکہ چھوٹے چھوٹے بچے آج کے ٹائم میں اتنا زیادہ بگڑ رہے ہیں ایک تو یہ لڑکا لڑکی والا الگ ہی جو چل رہا ہے اس میں کہیں مصروف ہو جاتے ہیں کہیں کچھ پڑھائی لکھائی سے ایک دم جیسے دور دور تک کوئی
جی بالکل آپ نے یہ جو مدعا بتایا ہے جو لڑکا لڑکی والا یہ تو آپ یہ مان کے چلیے کہ نوے پرسینٹ جو ہوتا ہے وہ اس میں اسی میں مصروف ہے لوگ
بارہ بارہ تیرہ تیرہ سال کے بچے بھی آج کل یہ سب کرتے ہیں ا جہاں کی ہم لوگوں کے ٹائم پہ ہم لوگوں کو تو یہ سب پتہ بھی نہیں ہوا کرتا تھا اب جب سب کا دیکھ دیکھ کر جان گیا ہے تو اب ہم لوگ کو پتا رہتا ہے نہیں پہلے کے ٹائم پہ
آ آپ کہاں کے رہنے والے ہو کس ضلع کے رہنے والے ہو ایم
ایم ای وا
کیا
ریواہ
اچھا اچھا ریوا چھتر پور دمو ساگر ہیں
جی
ہاں بلکل ہاں بالکل بالکل ماشاء اللہ آپ صحیح فرما رہی یہ بہت ہی چنتا کا وشے ہے کیونکہ چھوٹی سی عمر میں ان سب کاریہ کو کرنے سے صحیح نہیں ہوتا نا کیونکہ جب تک جو لڑکا لڑکی کی عمر ہے جو اٹھارہ اکیس نہ ہوجاۓ وہ صحیح نہیں ہوتا
جی بالکل آ پہ پہلے انسان پڑھ لکھ لیتا ہے کچھ بن جاتا ہے ایجوکیٹیڈ ہو جاتا ہے کسی کے سامنے کھڑا ہوتا ہے جائے تب اچھا لگتا ہے کہ ہاں کچھ بھی کر رہے ہیں اپنے من کا کر رہے ہیں تو چلتا ہے پر پڑھائی کو چھوڑ کر تم اور سب چیزوں میں دماغ لگا رہے ہو تو آ مطلب شروع سے تمہارے دماغ میں وہی چیز چلنے والا ہے تم آگے چل کے تو کیا ہی پڑھو گے کیا ہی کچھ کر لو گے کچھ بھی نہیں کر سکتے پھر ابھی اگر شروع سے
آپ کسی مطلب کمپنی سے کی تیاری کرتے ہو یا پھر صرف گریجویشن ہی کر رہے ہو
نہیں گریجویشن کریں گے اس کے بعد لاء کی تیاری کر رہے ہیں
کس کی
لاء وکیل ایڈوکیٹ
آں ہاں تو آپ اس کے لیے آپ اس شاید ایل ایل بی یہاں لوکر کرنی پڑے گی ایڈووکیٹ وغیرہ بھی ہم بالکل آپ تو جی ڈی سی ایل وباگ سے جڑنا چاہتے ہو جوڈیشیل وباگ سے جڑنا چاہت ہو جوڈ ی
جی بل
نیاۓ ویوستھا سے خیر آپ سے بات کر کر آج اچھا لگا اوروہ ال م بس اب
مجھے بھی اچھا لگا ان شاء اللہ فر بات ہوگی جی اللہ حافظ
بلکل بلکل